ہلو
وعلیکم السلام ٹھیک ہو شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر اور بتائیے چائے وغیرہ پہ ہی نیند سے گا بٹ آپ
میں تو صبح اٹھی جلدی کیونکہ بارش ہو رہی تھی نا مزہ آتا ہے بارش میں اور آپ کب اٹھیں
میں بھی اٹھا گی کچھ
اچھا اچھا ٹھیک
جاں
اوربت اسکول نہیں گئے ہو کیا
ن میں کل گیا تھا جب میں کل گیا تھا اسکول کل اسکول سے آپ واپس آتے ہوئے میں پرما برداری کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے لگا اس کے اس موضوع پر بات کرنی چاہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کو بہت اہم حصہ ہے
بالکل ٹھیک کہاں تم نے فرما برداری انسان کہ اچھی عادتوں میں سے ایک ہیں جو بچے ا نے والدہین اساتذہ اور بزرگ کی فرم برداری کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں
جی میں ابھی یہی سمجھتا ہوں لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ فرم برداری سے مراد کیا ہے
پر میں بلداری کا مت مطلب ہے اپنی والدین استادوں اور ان لوگوں کی بات ماننا جو ہمارے بلائی چاہتے ہیں ان کی جائز حکم کو خوشی سے مقبول کرنا اور اس پر عمل کرنا پر میںبرداری کہلاتا ہے
بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں فرما برداری صرف بات مان لینا کا نام نہیں ہے بلکہ عزت اور ادب کا بھی نام ہے
بالکل اگر کوئی بچہ صرف مجبوری جی میں بات مان رہا ہوں لیکن اس کے لہجے میں بدتم ہی سی ہو تو اسے اصل فرم دا بھی نہیں کہا جاتا اصل فرم و برداری میں ادب محبت اور اخلاص شامل ہوتے ہیں
جی ہاں والدین کی خدمت اور فما برداری کو اسلام میں بہت بلاد مقام حاصل ہے والدین بچوں کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں اسی لیے ان کا احترام اور اداد کرنا ہر بچے کے کی ذمہ داری ہے
جب میں اپنے والد والدہ کو گھر کے کام کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی محنت کرتا ہے اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ہر زظر بات مانون
یہ ب یہ بہت اچھا اچھی عادت ہے میرے والد بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بچے فرمبردار ہوتے ہیں نا اس سے لوگ پسند کرتے اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے
کیا فرما برداری صرف گھر تک محدود ہے
دیکھیے فرم برداری ہر جگہ ضروری ہے اسکول میں استادوں کی فرم برداری سمجھ میں قوانین کی پابندی اور ملک کے قانون کا احترام بھی فرم برداری کا حصہ ہے
اگر اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرس کی بات نہ مانے تو اسکول کا نظام بگڑ جائے گا
ب
ہیلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو
جی جی
آپ کا گئی
میں یہی ہوں میں بتا رہی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے اسکول ٹیچر نے پروجیکٹ وقت پر جمع کرواائے تو کہا تھا کچھ اسٹوڈینٹس نے بات نہیں مانی اور ان کے مارکس کم آئے جو اسٹوڈینٹس پرمبرداری تھے انہوں نے پروجیکٹ وقت پر جمع کروائے اور اچھے نمبر لائے
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرم برداری کامیابی کی طرف لے جاتی ہے جو لوگ ڈسپلن اور اطاد کو اپناتے ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں
کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ والدین کی بات مان کر وہ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے
میرے نزدیک ایک غلط سوچ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی بلائی چاہتے ہیں ان کی مشورہ اور ہدایت تجربہ پر مبنی ہو ہیں اس لیے ان کی بات ماننا ہمار ہمارے ہی فائدے میں ہوتا ہے
معلوم ہوتا ہے کہ والد د ٹھیک کیا تھے تھے
جی جی بالکل جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تجربہ کم ہوتا ہے والدین اور بزرگ اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ دیتے
فرما برداری اور خود اعتمادی میں تو ٹاکرو تو نہیں ٹکراؤ تو نہیں
نہیں پرمہ برداری کا مطلب آدمی تنق کلید ہے تکلیف ہے نہیں انسان اپنی رائے ر سکتا ہے لیکن ادب اور تمیز کے ساتھ اگر کسی بات سے اختلاف ہو تو اسے اچھے انداز میں بیان کرنا چاہیے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی یعنی فرم برداری کے ساتھ شرافت اور حکمت بھی ضروری ہے
جی ہاں ایک فرمبردار بچہ کبھی چیکخ کر یا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا ہے وہ نرمی ال ادب کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے
آج کل موبائل فونز اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کئی بچے والدین کی بات کم سنتے ہیں
حقیقت ہے کچھ بچے سارا وقت موبائل پر گزارتے ہیں اور ک یہ دایت نظر انداز کرتے ہیں اس سے تعلیم اور اخلاق دونوں متاثر ہوتے ہیں
میرے والد کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری کرو لیکن اتنا نہیں کہ گھر والوں اور ذمہ داریوں کو بھول جاؤ
بہت اچھا مشورہ ہے ہر چیز میں ات رال ضروری ہے فرمبراداری کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں
تمہارے خیال میں فرما برداری سے انسان کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے
سرما برداری سے انسان میں ڈسپلن سبر تہذیب و ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے ایسے لوگ معاشرے میں عزت حاصل کرتے ہیں
اور نا فرمانی کیا کیا نقصانات ہیں
نفر انسان غلط راستوں پر بھی چل سکتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے بدتمیزی کرتے ہیں ان کے دوست بھی ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں
جی ہاں اچھا اخلاق اور فرما برداری انسان کو مقبول بناتی ہے جبک نافرمانی اور گرور لوگوں کو دور کر دیتے ہیں
ہمارے تاریخ میں بھی فرما برداری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں
ظریم شخصیات اپنے والدین کی فرم برداری اور خدمت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ادب اور ارتااد کو اپنایا
مجھے لگتا ہے کہ پرم برداریرری بچوں کی لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لئے ضروری ہے
ھیک کہا ہر انسان کو قانون اخلاافی اصولوں اور اپنی ذمہ داریوں کو فرو ماری ہونا چاہیے اگر کوئی چپ ب با جچ
جی جی اگر کوئی بچہ فرما فرما برداری بننا چاہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے
اور اگر غلطی ہو جائے
لینی چاہیے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن اسے تسلیم کر لینا اچھی بات ہے
یہ بات سچ ہے معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بہتر ہوتی ہے
بالکل فرم برداری کے ساتھ انکصاری بھی ضروری ہے
مجھے لگتا ہے کہ فرما برتاری سے گھر میں محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے
اور اس اسکول کی وجہ سے بچے بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے مقصد پر توجہ دے پاتے ہیں
جب والدین بچوں سے خوش ہوتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے
جی ہاں خوشی اور ط مینان کسی بھی گھر کے سب سب سے بڑی دولت ہوتی ہے
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں روزانہ اپنے والدین کی مدد کروں گا اور ان کی ہدایت پر زیادہ توجہ دوں گا
یہ بہت اچھا فیصلہ ہے میں ابھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے والدین اور استادوں کی بات دھیان سے سن سنوں اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤں
جی ہاں آج کی گفتگو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا فروا برداری واقعی انسان کی کامیابی اور خوشحالی کی بنیاد ہے
مجھے بھی اگر ہر فرض فرمہ برداری اور اچھے اخلاق کو اپنا لے تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر تر ہو سا
جی ہاں تو پھر ہم دونوں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ فرم برداری کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں گے
ہلو
تو پھر ہم دونوں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ فرما برداری کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں گے
انشاء اللہ اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سمجھ تھینک یو
بہت شکریہ آج کی گفتگو بہت مفید رہی
اللہ ہم فرما بر ترین بھی اخلاق اور کامیابی انسان بنائے عمین
آمین چلو ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
ہ
سکول اللہ حافظ
ج